ہمم
وعلیکم السلام میرے بھائی کیسے ہو
الحمد للہ سب ٹھیک ہے بس آج صبح کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کل تک اتنی گرمی تھی کہ گھر کے باہر نکلنا مشکل لگ رہا تھا موسم کو دیکھ کر آپ یاد آ گئی
ارے ارے پہلے مجھے بتاؤ ہو کیسے صحت کیسا ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ارے یار میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کی صحت ٹھیک ہے
بس الحمد اللہ سب ٹھیک ہے تم بتاؤ مجھے یاد
میں نے تو کو بہت یاد کیا
ہاں چلو میں نے بھی تمہیں بہت زیادہ یاد کیا یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں میں یاد تو ہوں ایٹ لیسٹ
کم از کم
کم از کم معذرت چاہتی ہوں میں
ویسے سچ کہو تو مجھے بھی آج صبح ہوا کچھ الگ ہی محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے
بالکل بالکل اسی بات نے تو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا مطلب میں روز موسم کا ذکر مطلب ہم سب روز موسم کا ذکر کرتے لیکن کبھی ٹھہر کر ہم یہ نہیں سوچتے کہ موسم کی تبدیلی ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ر ڈالتی ہے
یہ بات تو بہت صحیح بولی تم نے انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس سے قدرت کے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہے میرے بھائی بچپن میں تمہیں یاد ہے بارش شروع ہوتی تھی تو ہم فورن ہی باہر نکل جاتے تھے بارش بھیگنے کے لے اتنی خوشی ہوتی تھی ہمیں بارش کو دیکھ کے
بارش سے کپتون نے بچپن کی یاد یاد دلادی یار میری ہمم ویسے ویسے بھی مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب بارش ہم لوگ بیگتے تھے تو
بیمار ہو جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے لیکن ہم نے تو صرف پانی میں بیگنا ہوتا تھا
اور پھر کپڑے مٹی سے بھر جاتے تھے گھر آ گئے پھر اتنی ڈھانٹ پڑھتی تھی مت پوچھو
لیکن کچھ بھی کہو مزہ بہت آتا تھا آج کے بچے شاید اس طرح موسم کا لطف نہیں اٹھاتے
ارے شاید اسی لیے تو ان کی زیادہ توجہ کر کے اندر کی مشغولیات کی طرف رہتی ہے پہلے میدان درخت اور کھلی ہوا تھی اب زیادہ وقت چار دیواری کے اندر ہی گزارتے ہیں بچے اپنے موبائل فونوں میں لگے ہوئے ہوتے ہے
ایسے تمہارا پسندیدہ موسم کون سا ہے
اگر دل کی بات پوچھ پوچھو تو مجھے سردی بہت پسند ہے
سردی مجھے لگا تھا تم بارش کا نام لو گی
ارے ارے بارش بھی پسند ہے لیکن سردی کا اپنا ہی مزہ ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھنا اور گرم چائے پتا نہیں کیوں مجھے بہت سکون دیتی ہے
ہوں یہ تو سچ ہے سردیوں میں دھوپ واقعی نعمت لگتی ہے گرمیوں میں جس دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سردیوں میں اسی دھوپ کی تلاش ہوتی ہے کہ کہاں رہ گئی دھوپ
ارے دیکھا نا دیکھا اسی سے پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر موسم کی کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے ہر موسم کو کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے
بالکل بالکل اگر ہمیشہ ایک ہی موسم رہتا تو شاید زندگی اتنی دلچسپ نہ ہوتی
میں بھی تو یہی سوچ رہی تھی تب سے ہر موسم اپنی الگ پہچان رکھتا ہے
اچھا گرمیوں کے بارے میں بتاؤ تمہیں سب سے مشکل چیز کیا لگتی ہے گرمیوں میں
سیدھی سی بات ہے دوپہر کی دوپ دھوپ اتنی گرمی اتنا پسینہ آتا ہے انسان پسینے سے لت پت ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ ڈی ہائڈریشن بھی ہو جاتی ہے
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے دوپہر کی دھوپ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے ہوا بھی گرم ہو گئی ہو باہر نکلو تو چند منٹ میں ہی پسینہ آ جاتا ہے
اور اگر بجلی چلی جائے تو پھر کر بھی مشکل ہو جاتی ہے
بالکل بالکل بھائی میرے لیکن گرمیوں کی بھی کچھ اپنی اچھی بات ہے
ہ جیسے
آم
مجھے پتا تھا تم کھانے کی طرف جاؤ گی
ارے سچ کہہ رہی ہوں آم کا موسم ہی الگ ہوتا ہے تربوز تربوز اور ٹھنڈے مشروب بھی اسی موسم میں زیادہ اچھا لگتا ہے
یہ بات
اور پھر اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی یاد ہے
کیسے بول سکتا ہوں ہم پورا رہتے تھے
اور شام کا انتظار کرتے تھے کہ دھوپ کم ہو اور ہم باہر نکل کے کھیل لیں
بالکل آج وہ دن یاد آتا ہے اور عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی اداسی بھی آؤ سیدھی سی بات ہے
زندگی بدل جاتی ہے میرے بھائی لیکن یادیں وہی رہتی ہے
ایسے تم نے کبھی غور کیا کہ آج کل موسم پہلا جیسا نہیں رہا ہے
ہاں ہاں یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے
پہلے گرمی اپنے وقت پر آتی تھی سردی اپنے وقت اور بارش کا بھی اپنا ایک نظام ہوتا تھا لیکن اب پتاہ نہیں کیا ہو چکا ہے
بھائی اب تو کبھی بھی اچانک سے اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کو اور پھر کبھی کبھی ایسی بارش ہو جاتی ہے جس کی کسی نے امید بھی نہیں کی ہوتی ہے اور اچانک سے سردی بھی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے نظام بالکل بگڑ گیا ہے
ہ ہمارے والد بھی اکثر کہتے ہیں کہ پہلے موسم زیادہ متوازن ہوا کرتے تھے
میرے دادا بھی یہی کہتے ہیں وہ باتے ہے وہ بتاتے ہیں کہ لوگ پہلے موسم کا انداز آسانی سے لگا لیتے تھے
اب تو کبھی صبح دھوپ ہوتی ہے دوپہر کو بادل بادل آ جاتے ہے اور شام تک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے موسم کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کبھی بھی
بالکل اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی تیز ہو گئی ہے میرے بھائید
تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوگی
اس کی وجہ تو بہت سی ہے درختوں کی کٹائی ہوا کی آلودگی اور قدرت کے ساتھ ہمارا گھردرویا بھی ان میں شامل ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں جب انسان قدرت کا خیال نہیں رکھتا تو قدرت بھی متاثر ہو جاتی ہے
اور سب سے پہلا نقصان انسان ہی اٹھاتا ہے
بالکل
تمہیں پہلی بار ہیی خوشو پسند ہے کیا
بہت زیادہ مٹی سے جو خوشبو اٹھتی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے
مجھے بھی پتا نہیں کیوں اس خوشبو سے بچپن یاد آتا ہے
شاید اس لیے کہ اس میں قدرت کا اصل حسن محسوس ہوتا ہے
ہاں ہاں کبھی کبھی صرف خاموشی سے بیٹھ کر بارش دیکھا بی دیکھنا اب تو تو کچھ سکون دیتا ہے میرے بھائی
تمہاری بات اسے لگ رہا ہے تمہیں بہت نیند آ رہی ہے لگتا ہے تمہارے علاقے میں ابھی کوئی بارش نہیں ہوئی ہے
ھم
ویسے بارش کے بعد سونے میں بھی بہت مزہ آتا ہے
گرمی بہت ہے اس وجہ سے انسان سست ہو گیا ہے بالکل
مگر بارش میں سونے میں بھی بہت مزہ آتا ہے
بارش ہو ہو جائے تو مشکلات بھی پیدا ہوتی ہے میرے بھائی سڑکیں بھر جاتی ہے سفر مشکل ہو جاتا ہے اور کئی لوگوں کا تو نقصان بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ
ا اسی لیے تو ہر چیز کا اتدال بہتر ہوتا ہے
تمہیں باہر گھومنا کس موسم میں زیادہ پسند ہے ویسے
مجھے باہر کا موسم پسند ہے باہر کا موسم نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور پھور کھل رہے ہوتے ہیں تو تب مزہ آتا ہے
واہ پہاڑ کافی خوبصورت موسم ہے درخت نئے پتوں سے بھر جاتے ہیں اور پرندوں کی آواز بھی زیادہ سناائی دیتی ہے
ویسے بھی کوئی بھی موسم سب موسم میں اپنی اپنی نعمتیں ہوتی ہے اور تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے تمہیں بہت نیند آ رہی ہے چلو خیر
دراصل میں کچھ دنوں سے کچھ دنوں سے سے زیادہ ہی مصروفیات رہ رہی ہے کی وجہ سے میری نیند مکمل نہیں ہو رہی ہے اور تن میں بہت ہی تھکان ہے تو آج شاید تھوڑا سا آرام کروں گا تو کروں گی تو تھوڑا بہتر محسوس ہو جائے گا
چلو ٹھیک ہے تم آرام کرو اور اچھ اچھے سے پھر ہو جانا کچھ دیر بعد تو ملتے ہیں پھر کبھی اللہ حافظ
اضا حفظ